وعلیکم السلام جی بھائی جان کیسے ہیں آپ
جی الحمد للہ میں خیریت سے ہوں اور آپ بتائیے آپ کیسے ہیں
جی الحمد اللہ ہم بھی اچھے ہیں اور بتائیے کیا ہو رہا ہے کھانا پینا ہو گیا
جی الحمد للہ کھانا پینا ہو گیا ہے اور آپ کے یہاں سب کییسے امی ابو
جی امی ابو ساب الحمد للہ سب ٹھیک ہیں کھانے پینے سے فارغ ہو گئے ہم لوگ بھی بچوں کے اگزام ہونے والے بس اسی کے تیاریاں چل رہی ہیں بچوں کو پڑھا رہے تھے جی ہاں اور بتائیے آپ کے یہاں کا موسم کیسا ہے
جی موسم تو ابھی گرمی کا موسم ہو رہا ہے بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے
اچھا جی جی کل تو ہم کل سے ہوئی ہے بارش ہمارے ادھر رات سے تو کچھ موسم مطلب اچھا ہے مطلب ا وہ کیونکہ بارش بارش ہو نہیں رہی تھی بارش کا موسم ہے دیکھیے بارش بارش کا موسم ہے بارش ہوتی نہیں پہلے جو ہے بارش کے موسم میں بارش ہوتی تھی گرمی کے موسم میں گرمی ہوتی تھی ٹھنڈ کے موسم میں ٹھنڈ ہوتی تھی اب جو ہے یہ پیڑ پودے جو کٹ رہے ہیں نا اس کی وجہ سے
ج بالکل بالکل درست فرمایا اور یہ اچا اچھا موضوع بھی ہے جیسے جنگلات کٹرے ہیں
جی
تو ہمارا جو موسمی مزاج ہے یہ بھی بدلتا
بدل رہ ہاں جی جی
اور جیسے جو جنگل ہے صرف درختوں کا ایک جھنڈ نہیں ہے بلکہ زندگی سب سے بڑی نعمت اور قدرت کا خوبصورت شاہکار اور انسانیت کی بقا کی ضمانت ہے
جی جی صحیح فرمایا آپ نے
اور اگر جنگ ج
تو یہ سب ہم اوپر والے بھی بہت بڑے مطلب ہم لوگوں کے لیے نعمت ہے اور تحفہ ہے یہ انسان اور جتنے بھی مطلب مخلوقات ہے مطلب مخلوق ہے یہاں جتنے بھی دنیا بھی ان کے لیے یہ پیڑ پودے جی جی درخت
بالکل درست سرمایا اپپ نے اور اگر جنگل نہ ہو تو نہ صاف ہوا ہوگی نہ بارش ہوگی نہ پرندوں کی چہچاہٹ ہوگی اور نہ ہی زمین پر اپنی ہریالی برقرار رہ سکے گی
جی جی
ھمم
جی ہاں اب ابھی پٹ جی
اللہ تعالی نے اس پوری کائنات کو بڑی حکمت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے تو یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں
جی
اور جنگل پہاڑ دریا سمندر ریگستان
جی اور یہ سب کیا اس کے بنا مطلب کیا انسان مطلب ا مطلب اپنی زندگی اس کے بنا زندگی کا مطلب کیا اس کے بنا سوچ ہی نہیں سکتا ہے
سوچ ہی نہیں سکتا اس کی زندگی جی درست فرمایا
سوجے نہیں
کیونکہ جب جی جی بالکل درست کرنا کیونکہ جب ہم صبح اٹھ کر تازہ ہوا میں سانس لیتے ہیں تو شاید ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے کہ اس ہوا کو صاف رکھنے میں جنگلوں کا کتنا بڑا کردار ہے
جی جی صحیح صحیح فرمایا آپ نے
اور جو جی اور درخت ہوتے ہیں وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کر کے آکسیجن چھوڑتے ہیں یعنی جو جنگل ہے ہماری ہر سانس کے پیچھے موجود ہے خاموش محافذ ہے
جی جی جی اور جو ہے ہمارے کیا مطلب انسان انسان کی مطلب اس کے پیڑ یہ بارش ہو رہی ہے تو سمجھیے پیڑ وہ درخت کا کتنا بڑا کردار ہے وہ نہیں ہوگے تو بارش نہیں ہوگی ہاں اور یہ نہیں ہوگا تو تو اناج نہیں زمین پہ اگے گا تو انسان کھائے گا کیا ہاں اور جی نہیں تو بنزر زمین پڑی رہیں گی بارش ہی نہیں ہوگی ہاں اور بارش دیکھیے نا بارش میں اگر بارش ہو رہی لگاتار دو دن اگر بارش رک گئی تب آپ دیکھیے کتنی افرتفری انسان اور جانور سب بالکل مطلب ہلاکان ہو جاتے یہاں تک کہ جو زمین میں رہ ہیں جو مطلب وہ رہتے ہیں جانور رہتے وہ تک باہر نکل کے ایسے بل بلانے لگتے ہیں گرمی سے
جی
جی اور جب بارش ہوتی ہے تب دیکھیے کتنے مطلب خوشنما ماحول ہو جاتا ہے بالکل مطلب راحت کی سانس لینے لگتے ہیں لوگ ہ انسان بھی اور جی یہ سب چیزیں ہیں پیڑ مطلب درخت جو ہے انسان بہت زیادہ مطلب ہم کو زیادہ سے زیادہ لگانا بھی چاہیے اور کاٹ یہ سب یہ جو آج کل یہ کیا بولتے ہیں بڑھ رہا ہے یہ روڈیں بن رہی ہیں ہائی ویز بن رہے ہیں تو یہ سب پودے جو کاٹ کے بن رہے ہیں درخت کاٹ کے بن رہے ہیں تو یہ سب یہ کیا ہم لوگوں کو تو نقصان ہے اس کا ہم لوگ کو تو فائدہ جی ہم لوگ رہے ہیں ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں لیکن دوسرے نظریے سے دیکھیں تو ہم لوگ کتنے پیچھے بھی جا رہے ہیں
جی بالکل درست کرنا ار جی اور جب انسان اپنی جی اور جب انسان اپنی جروں سے زیادہ جنگل کاٹتا ہے تو وہ صرف لکڑی نہیں کاٹتا ہے بلکہ اپنے آنے والی نسلوں کا مستقبل بھی کاٹ دیتا ہے
جی جی جی صحیح فرمایا آپ نے جی اور یہ بتائی ہوئی ہے کہ کیا بولتے جو یہ زمین میں جو اناج اگ رہا ہے اس میں بھی کیا بولتے ہیں پیڑ پودے اور یہ درخت کا اگر یہ نہیں نہیں رہے گا تو انسان کیا کھائے گا ہاں کھانے پینے کا ہے نا اور پہلے کے لوگ دیکھیے پہلے کے لوگ جو تھے تو جو ہے وہ کیا بولتی یہ سب پیڑ پودے میں ہی رہ لیتے تھے اسی کو کھا کے زندگی گزار لیتے تھے مطلب اتنا امپورٹینس تھا اس کا مطلب اتنی زیادہ زندگی میں اس کا وہ تھا اب دیکھیے جیسے جیے بڑھ رہا ہے ٹھیک ہے لیکن اب یہ سب ہم لوگ پیڑ جنگل کاٹ کے روڈ روڈ بنا رہے ہیں بلڈنگ بنا رہے ہیں تو یہ سب ہمیں لوگ کو تو نقصان ہو رہا ہے ہاں بیماریاں ہو رہی ہیں دیکھیے
جی جی بالکل درست فرمائیا آپ نے اور جیسے ہماری تہذیب اور ہماری تاریخ میں بھی جنگلوں کی بڑی اہمیت رہی ہے اور پورا پرانے زمانے میں لوگ جنگلوں سے دوائیاں حاصل کرتے تھے آج دنیا کی بہت سی دوائیاں جنگلوں میں پائے جانے والے پودوں سے تیار ہوتی ہیں
جی جی جی جی ابھی بھی اب ہاں جنگل نہیں رہیں گے تو یہ سب کہاں ہم کو مہیا ہوگی
جی کہاں وہیا ہوگی چیزیں ساری
جی یہ پیٹرول جو ہے کیا ہے ہاں پیٹرول کیا ہے یہ کہاں سے نکل رہا ہے زمین سے نکل رہا ہے کوئلہ زمین سے نکل رہا ہے ہاں یہ سب پیڑ پودے جو ہے مطلب کتنے سالوں میں دب جاتے ہیں تو وہ جو ہے یہ کوئلا بن رہا ہے پیٹرول بن رہا ہے یہ سب مطلب قدرتی چیزیں ہیں نا یہ سب یہ تو ہماری آپ ہی بنائی ہوئی کچھ ہے ہی نہیں اس پہ یہ سب قدرتی چیزیں ہیں جی ہم لوگ اس میں مطلب کچھ بھی نہیں جی جی اور کتنے سارے اس میں کیا بولتے یہ سب چیزوں کا کیا بولتے علاج ابھی بھی بہت ساری ایسی مطلب وہ ہیں پیڑ پودے درخت ہیں جس سے مطلب ہم لوگ دوائی جس سے ہم لوگ انجان ہے اس کے مطلب فائدے ہم لوگ نہیں لے پا رہے ہیں کیونکہ ہم کو معلوم ہی نہیں کہ اس کے کیا فائدے ہیں
بہت سارییز مطلب بیماریوں میں باقی تو ہم مطلب سمپل گئے ڈاکٹر کے یہاں سے دوا لے کے آ گئے لیکن کچھ گھریلو نسخے جو ہوتے ہیں وہ ہم لوگ درخت سے ہی مطلب ہم لوگ کی چھوٹی موٹی بیماریاں پریشانیاں اسی سے علاج ہو جاتا ہے اس کا
جی جی اور جی اور جو جنگل رہتے ہیں درخت رہتے ہیں بارش لانے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں اور درخت جو ہے درخت ہوا میں نمی چھوڑتے ہیں جس سے بادل بنتے ہیں اور پھر بارش ہوتی ہے اور اگر جنگل اور اگر جنگل کم ہوں گے تو بارش بھی کم ہوگی اور اور ہماری جو کھیتی ہے وہ بھی اس سے
سال بھی کم ہوگی جی
فصل بھی کم ہوگی اور ہمارے پانی کا جو ہے سنکٹ وہ بھی بڑھتا جائے گا
جی جی پانی کا وہ نیچے چلا جائے گا نا لیول نیچے چلا جائے گا تو ہم مطلب انسان انسان اور جتنے مطلب یہ اللہ پاکاکی بنائی ہوئی مخلوق ہے سب سب کو پریشانی ہے کوئی یہ نہیں کہ مطلب انسان بس وہ سب کو جتنے ہیں مطلب جتنے مطلب یہاں زمین پہ موجود ہے سب کو پریشانی ہے جی
ج بالکل اور اگر دنیا میں اگر جنگل قائب ہو جائیں گے تو نہ ہریالی ہوگی نہ ٹھنڈی چھاؤ ہوگی نہ پرندوں کی آواز ہوگی اور نہ جن جھرنوں کی رانی ہوگی صرف دھول گرمی اور بیرانی ہی ہوگی
جی جی ابھی بھی دیکھیے ابھی آپ گرمی میں کہیں جا رہے ہیں آپ کو درخت دکھ جائے تو آپ اس کے نیچے بیٹھ کے قیام کریے آپ کو کتنا سکون ملے گا اتنا آپ کو فائیو اسٹار ہوٹل میں بھی نہیں ملے گا
جی جی
ہاں مطلب یہ تازی ہوا جو ہے نا اب ہم کیا اے سی کولر میں رہ رہا ہے انسان لیکن جو جب باہر کا جو مو وہ ہوا چلتی باہر کے موسم میں آپ جائیے تو آپ کو مطلب سکون بھری راحت بھری جو مطلب آپ اس میں سانس لے پائیں گے رات بھری سکون بھری
ہاں بقی آپ ایسے کتنی بھی ہوا لیجیے کولر ایےسی چالو رہےا لیکن باہر کا جب اگر موسم اچھا آ باہر نکلیے تو آ کو اتنا اچھا لگےا کہ جیسے لگ گا کہ آپ اب مطلب قدرتی قدرتی ہی ہوتا ہے بناوٹی بناوٹی
جی جی اور ایک ایک درخت لگانا صرف ایک پودے لگانا نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کو جو زندگی کا تحفہ دینا بھی ہے ہے
اور ہم کو زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے درخت لگانا چاہیے اپنے گھر بھائی اب باہر جا کے نہیں لگا پا رہے تو اپنے گھر میں ہی لگا لو ہاں باہر گھر میں لگا لو اور ایک مطلب ایک وہ بنا لو کہ ہر سال ہم کو اتنی درخت لگانا ہے تو بھائی وہ یہاں مطلب سب سبھی لوگوں کے لیے یہ مطلب ایک دین ہوگی چھوٹا چھوٹا سا ایز اے گفٹ سمجھیے
جی بالکل اور ہم اگر ہم نے آنے والی نسلوں کو بھی اگر صاف ہوا میں سس ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھنا اور خوبصورت زمین دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے آنے والی نسلوں کو تو ہمیں بھی درخت لگانی چاہیے زیادہ سے زیادہ کیونکہ انسان کی ترجیب بھی اسی میں ہے
جی جی ترقی بھی ہے سکون بھی ہے اور آگے والی نسل لو کا مستقبل بھی مطلب اچھا ہے ہم ان کا مطلب مستقبل نہیں وہ کر رہے ہیں بھائی ابھییکے نا اب اتنی زیادہ گرمی پڑ رہی ہے پہل اتنی گرمی نہیں پڑتی تھی ہاں کیونکہ یہ ہاں جنگل ختم جنگل ختم ہو رہے ہیں کیونکہ
جی بالکل درست فرما جنگل جنگل ہماری دولت ہی نہیں بلکہ ہماری امانت بھی ہے اس لیے ہم سب جی ہم سب فرد کا جی ہم سب فرد کا یہ
ہاں ہم لوگوں کے سب کا فرض بھی بنتا ہے کہ ہم ان کو بچائیں اور ان کے لیے کچھ کریں ہاں
جی
جی
اور اپنی ہر فرد کا یہ ہونا چاہیے کہ امانت کی حفاظت بھی کرنا ہے انہوں کی اور اور ذمہ دار انسان ہونے کا ہم فرض نبھائیں گے اور ہم سب عہد کریں گے کہ خود درخ لگائے
لگائے دوسروں کو جی جی دوسروں کو لگانے کے لیے جی جی صحیح بولے جی چلیے
یہ اس مجے بھی بات کر کے اچھا لگا اور آگے بھی آپ سے بات ہوتی رہے گی اللہ حافظ
اللہ حافظ